ہلو ہوں ہوں
ہیلو
آپ کیوں نہیں بات کرتی ہو
میں تو چلہ چلا کر یہاں سے محلے نہیں سن لیا میرا حل حلو
میرا بھی سنا ہوگا
پورا محلہ ہی بات کر رہا تھا ان کو کیا ہو گیا چلو بولو
ہ نہیں کیا بول رہی تھی
اور بھی بھیجا مطلب اسی کے ریلیٹڈ بات کے لیے
مجھے بولو بات ایک
آاں
میں یہ ہم یہ بات کر رہے تھے میں نے آپ کو بولا تھا کہ اللہ حافظ کرنے سے پہلے آپ میری ایک بات سنو مطلب مجھے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا تھا ہ کیا محنت مطلب اگر ہم محنت کرتے ہیں تو کیا ہمیشہ وہ مطلب صحیح راستے پہ ہی جاتے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوتی ہے ہمیشہ
ہر محنت کرنے والے انسان اپنے طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں کبھی کامیابی جلدی ملتی ہے اور کبھی دیر سے لیکن محنت انسان کو بہتر ضرور بنا دیتی ہے
مطلب اگر نتیجہ میری امید سے مطابق نہ آئے تب بھی محنت بےیکار نہیں جاتی
بالکل نہیں محنت کبھی بےیکار نہیں جاتی یہ تو ہمیں کامیابی یا تمہیں کامیابی ملتی ہے یا پھر ایک نیا سبق ملا ملتا ہے بس دونوں میں سے ایک بات ہے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی
دیکھو جب کوئی بچہ چلنا سیکھتا ہے تو کتنی بار گرتا ہے
ہاں ل لیکن پھر بھی چلنا سیکھ ک لیتا ہے نا
کیکہ وہ ہر بار گرنے کے بعد اٹھ جاتا ہے اگر وہ گر کر بیٹھ جائے تو کبھی چلنا ہی نہیں سیکھے گا
یعنی محنت کے ساتھ لگاتار کوشش بھی ضروری ہے
ک کنٹن کوبھی تو اصل طاقت کہتے ہیں اسی کو
کبھی کبھی میں کوئی کام شروع تو کر لی ت ہوں لیکن بیچ میں ہی بور ہو جاتی ہوں
یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جو لوگ ا بور ہونے کے بجائے بھی اپنے کام پر کاائم رہتا ہے وہی آگے بڑھتے ہیں
تو مجھے کیا کرنا چاہیے
اپنے بڑے مقصد کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ت تقسیم کر لو
کیسے
مثال کے طور پر اگر ہاں تمہیں ایک مہینے میں پوری کتاب پڑھنی ہے تو روز تھوڑا تھوڑا فیس پڑھ لو اس سے اچھا لگے گا
اسسی کام آنا لگتا ہے
بالکل چھوٹے قدم مل کر بڑی منزل تک پہنچتے ہیں
آ نے کبھی کسی محنتی انسان کو قریب سے دیکھا ہے
ہاں ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ کسان تھا
وہ کیا کرتے تھے
وہ صبح بہت جلدی اٹھ کھیتوں میں کام کرتے اور کبھی سستی نہیں کرتے تھے
اچھا پھر ان کی زندگی کیسی تھی
ان کی زندگی عزت اور سکون سے گزری لوگ ان کی محنت اور ایمانداری کی مثال دیتے تھے
یعنی محنت انسان کو عزت بھی دلاتی ہے
بالکل لوگ محنتی اور ذمہ دار انسان کی قدر کرتی ا
مجھے لگتا ہے کہ آج کل بہت لوگ جلد ہی کامیاب ہونا چاہتے ہیں
ہاں لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جلد بازی اکثر نقصان پہنچاتی ہے
اس لیے محنت اور صبر دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے
بالکل صحیح
اگر کوئی دوست میرا مذاق اٹھائے اور کہے کہ اتنی محنت کر کےے کیا ملے گا تو
تو مسکرا کر کہنا آج محنت کروں گی تو کل بہتر زندگی پاؤں گی
یہ جواب تو بہت اچھا ہے
ہر یاد رکھو دوسروں کی باتوں سے زیادہ اپنے مقصد پر توجہ دینی چاہیے
کبھی کبھی لوگ حوصلہ توڑ دیتے ہیں نا
لیکن اصل ہمت وہی ہے جو مشکل باتوں کے باوجود اپنے راستے پر قائم رہے
کیا محنت صرف جوانی میں ضروری ہوتی ہے؟
نہیں سیکھنے اور محنت کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی
مطلب بزرگ لوگ بھی کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں
بالکل علم اور محنت کا سفر پوری زندگی چلتا رہتا ہے
یہ بات مجھے بہت انسپائر کر رہی ہے
مجھے خوشی ہے
آج سے میں روز اپنے کام کو کا ایک شیڈیول بناؤں گی
ہی بہت اچھا فیس شڈیول بنانا
اور موبائل پر زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گی
یہ اور بھی اچھی بات ہے
میں روز تھوڑی دیر پڑھوں گی تھوڑی دیر گھر کا کام ہے مدد کروں گی اور تھوڑا وقت اپنی اسکلز بہتر بنانے میں لوں گی
اگر تم یہی عادت بنا لو تو تمہاری زندگی میں بہت اچھا اثر نظر آئے گا
اب مجھے لگتا ہے کہ تو محنت صرف کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک اچھی عادت بھی ہے
محنت انسان کو مضبوط ذمہ دار اور خود اعت مت اختیار بناتی ہیں
اور جو محنت سے دوستی کر لیتا ہے اس کے لئے مشکلیں بھی سیکھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے
یس آج تو تم خود بہت اچھی باتیں کر رہی ہو
یہ سب آپ سے سیکھا ہے
اللہ تمہیں ہمیشہ محنتی اور کامیاب بنائے
ا
آ مین سم مین
اور الللہ ہمہ ہر کام ایمانداری اور لگن سے کرنے کی توفیق دے
ہاں ہاں ع آ اور
اور کیا بس
کنٹیینیو دیکھو
آپ کی یہ بات نا میرے دل کو لگ گئی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ اگر ہر انسان محنت کرے تو اس کی زندگی کتنی بہتر ہو سکتی
بالکل محنت انسان کو صرف روز روزی روٹی ہی نہیں دیتی بلکہ اس کے اندر ڈسپلن تہذیب اور ذمہ داری بھی پیدا کرتی ہے
د پلن کی سے
جب کوئی وقت جب کوئی روز ایک وقت پر اٹھتا ہے اپنے کام پر وقت کرتا ہے اور اپنے کام وقت پر کرتا ہے اور اپنے مقصد کے لیے لگاتار کوشش کرتا ہے تو اس کی عادتیں کچھ اچھے ہو جاتے ہیں
ہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو لوگ ٹائم کی قدر نہیں کرتے ہیں نا وہ زیادہ کامیاب لگتے ہیں
کیونکہ وقت اور محنت دونوں ایک دوسرے کے دوست ہے جو وقت کو ضائع کرتا ہے وہ اکثر اپنی محنت کے موقع کو بھی کھوپ دیتا ہے
کیا محنت کرنے سے خود پر بھروسہ بھی بڑھتا ہے
ضرور جب تم کسی مشکل کام کو اپنی محنت سے پا پورا کرتی ہو تو تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا میں یہ
کر سکتی ہ جب میں اپنا میں سائنس پروجیکٹ خود بنایا تھا مجھے بہت خوشی ہوئی تھی
اچھا اگر کسی چیز میں کامیابی نہ ملے تو دل ٹوٹ جاتا ہے دیکھو وہ خوشی اس لیے ملی کیونکہ تم نے اس میں اپنی محنت لگائی تھی
ہاں بالکل صحیح اور اگر کسی چیز میں کامیابی نہ ملے تو دل ٹوٹ جاتا ہے
ہاں لیکن اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہھ ناکامی ایک نیا سیکھ لے کر آتی ہے
مطلب فیل ہونا آخر نہیں ہوتا
ن فیل ہونا صرف ایک سگنل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا طریقہ بہتر بنانا ہے
مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ محنت سے ڈرتے ہیں
ہاں ڈر اکثر مشکل کام کو دیکھ کر آتا ہے لیکن جب ہم پہلے قدم اٹھاتے ہیں تو ڈر دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے ہ بالکل ویسے ہی
جیسے اندھیرے کمرے میں پہلے ڈر لگتا ہے پھر عادت ہو جاتی ہے
ہاں بالکل ویسے ہیس ہی کہا آپ نے
آپ کی مثالیں ہمیشہ اتنا آسان ہوتی ہے نا کہ بات فورا سمجھ آ جاتی ہے
ہاں مجھے لگتا ہے کہ محنت کرنے والے لوگ دوسروں کے لیے بھی مثال بن جاتے ہیں
جب لوگ کسی جب لوگ کسی کو محنت کرتے اور آگے بڑھتے دیکھتے ہیں تو انہیں بھی ہمت ملتی ہے
یعنی ایک محنتی انسان صرف اپنی نہی دوسروں کی کی بھی مدد کرتا ہے
اس کی لگن اور حوصلہ دوسروں کو ان پائر کرتا ہے نا
ہاں یہ بات تو سچ ہے میں چاہتی ہوں کہ میری چھوٹی بہن بھی محنت کی اہمیت سمجھے
کیسے
روز اپنا کام ذمہ داری سے کرے ذمہ داری سے کرو جب وہ تمہاری عادت دیکھے گی تو عادتیں دیکھیں گی تو خود بخود سیکھے سیکھنے لگے گی
ہ یہ بات تو سچ ہے بچے زیادہ دیکھ کر سیکھتے ہیں
ہاں ہاں ہ اچھا
اچھا چلو میں کرتی ہوں آپ کو کال
جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ جاؤ